ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم آپ ٹھیک ہو
سناؤ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آج کے بہت دنوں بعد
ا یہی سوال میں آپ سے کہنے والی تھی
اچھا مجھے مجھے پتا ہے آپ ہی کرنے والی لیکن اس لیے پلے میں نے پوچ اچھا میں ہی تو غائب تھی نا
ہاں میں تو پھر بھی دیکھ رہی تھی کہاں ہو کہاں ہو کیا کر رہی ہو ٹھیک ہو گئی بوو نے آپ کو دو دن یہاں بلایا اب وہ نام بھی نہیں لیتی ہے آپ کا
اچھی بات ہے اچھی بات ہے
کیا اچھی بات ہے آپ نے ان کا آپ نے ان کا مان ہی نہیں
ارے نہیں کسم سے میں نے بولا نا مجھے پتا ہی نہیں کیا ہوا تھا اب تو آؤں گی میں ضرور ضرور آؤں گی
جانا ضرور
اب پہلے میں یہ کام کروں
ہاں
ا
سبزی کیا پکائی آج
ہم نے آج بنایا مرغہ اور پیاز
اچھی بات ہے
اب تو گوشت کھا کھا کے تنگ آ گئے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ الگ ہے وہ الگ ہے اصل میں وہ تھا نا قربانی ک
ہاں ہاں ہاں آپ کو ختم ہوگا وہ اچھا
جی شکر الحمد للہ آ ضائع بھی نہیں ہوا
لیکن ختم بھی ہوا جلدی جلدی
آج ختم ہو گیا آج ہمیں اصل میں کم ہی آیا تھا نا
ہاں ہاں ہاں
اس لی سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوگا
شاید قربانیاں ہاں ہوا تو اچھا ہمار ختم ہو گیا ہم نے دعوت وغیرہ کی نا
آپ کا ختم ہو گئے یا ابھی ہے
نہیں نہیں بس اب مجھے لگتا ہے ایک ٹائم کے لیے ہوگا بس
اچھا نہیں نہیں ہمارا تو خرا تب ہو گیا
ہاں میںنے ہی ہے
اور آپ لوگوں نے کیا بنایا
ہم نے کل بریانی بنائی تھی ابھی وہی ہے اور ساگ پکایا آج
بریانی کون سی چکن یا مٹن
جی ہاں اور سناؤ آپ
شکر اللہ کا
پھر کیا لایا پرویز سے بولو
ارے کچھ بھی نہیں وہ سوٹ واپس دیا
کیوں کون سا والا
وہی نا جس کو جس کی آپ نے مجھے نفرت کی نا وہی نا جو جس کہ نا جو نا آپ لوگ کو پسند نہیں آیا جس کا دپٹ آپ لوگ کو پسند نہیں آیا
اچھا میری بہن کو اچھا اچھا ٹھیک کل میری بہن کو صوفیہ نے جو لایا تھا ٹھیک ٹھیک
پ لایا تھا لیکن آپ لوگوں نے بولو ن احب و صاحب وہ ہے یہ ہے
ہاں
مجھے پھر مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوگا مطلب ہوتا ہے نا پھر باتوں باتوں سے
ہوں ہوں ہوں صحی بات ہے
مجھے کیا ہو گیا میں نے اس کو پھر واپس اس بچاری کو اس کو بھی برا لگا
کس کو
دکاندار کو نا کس کو
ہاں اسسی تو الگا ہوگا نا برا
اور کیا اس نے بولا یہ سیل والائے ٹیں واپس نہیں ہوتا ہے
اس سے بولو اب ہم آپ کے ریگولر کسٹمر ہے اس میں کیا ہے
مجھے بولو پہلے بات ہے کہ اس سے پہلے آپ نے مجھے دو بار کال کیا
ایک بار
اس سے پہلے نا دو بار جب ہم بات کر رہے تھے
پتا نہیں مجھے یاد نہیں آگی
پھر مجھے بھولنا
اوکے
اوکے
اور سناؤ
شکر اللہ کاپ سنا
بس ٹھیک الحمد للہ
ہ اور کیا کر رہے وہ بھیھی
نہیں
اچھا ہمیں پ آج مہمان آئے ہوئے ہیں
کون
ہمیں باہر والے آئے ہوئے
اچھا اچھا ٹھیک
پاپا کے باپا ج
اچھا اچھا اچھا
آپ کو پتا ہے میری بیٹی ا سیڑھی اس سے گر گئی دو بار
ہاں مجھے انشا نے بولا کیا ہوا آپ لوگوں کو اس کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہو آپ
ایک ت ا جوو س گر گئی اوپر سے ہم ابھی وہاں سے ب ہازار سے آ رہے تھے نا تو وہ یہ نا وہ بول رہی تھی میں جؤں گی پاپا کے ساتھ تو میری بہن نے اس کو نہ جیسے ہاتھ کو اس کو ہوتا ہے نا اس کو پتا نہیں رائٹ والا ہے کچھ پتا نہیں زیادہ ہی چنازک ہے اس نے ک زور سے چلایا تو اس نے کیا کیا اس نے ایسے اپنے ساتھ ہاتھ رکھا وہ ٹچ تک نہیں کرنے دیتی ہے
اب ہاسپٹلیا
نہیں ہاسپٹل نہیں لیا اس کو پچھلی بار بھی ہوا نا جب نا وہ بیا نے اس کو اٹھایا تھا
ہاں ہاں
ہاسپٹل میں ہی پھر اس کو ایکس رے کیا پھر اس کو پھر اسی ٹائم ٹھیک ہوا نا اب میں نے بھی اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر موڑا ہاتھ اور اب اس کے دل تسلا مجب لگایا وہ گریپ ہاں
اچھا ٹھیک
ہوں
چلو اچھا ھ ہے اور سناؤ
آکھیا ت سےے بس شکر اللہ تالی آپ سناو
بقی سبھی ٹھیک ہو
شکر شکر وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر ہے
اور آپ کی ماسی آئی ہوئی ہے
ہاں کبھی تو اپ ملنے آگئے اس سے
میں آئی ہی نہیں مجھے فرصت ہی نہیں ہے کسم سے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا
ا جاؤ
اور بتاؤا
بس ٹھیک
پتا ہے وہ بول رہی تھی ہماری کزن نا
ہاں ہاں
اس نے اس کو پھر سے فون کیا ہے
ہوں
بولا ہے کہ ایسے مجھے آپ ان سے الگ لگتی ہو آپ
اسے آ گئی مجھے یار اچھا پھر مینپلیشن اسٹارٹ
ہ اور کیا آپ اس نے مجھے بولا آپ اس کو ابھی کچھ نہیں بولنا
ہاں
آئی تھوڑا تھوڑا میری اور
ہوں
آنے دو
ہاں اچھی بات ہے
میں نے کہا ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے ارے نہیں ٹھیک بات ہے اچھی بات ہے
آ نے چاہب
ہ اچ ہاں میں نے پی میرا نا یہ
ہاں
فیس بک یہاں فیس بک تو ٹھیک ہے میسینجر پہ وہ لاگ آؤٹ ہو گیا شاید ارر ہے ا بھی لوگ ہی نہیں ہوتا ہوں
میںس تو مجھے ابھی کال نہیں لگ رہی تھی
اچھا آپ کو کون سا اچھا اچھا ہاں اچھا اور سناؤ
ہمم کر کیا س با تو وہ سو گئی خود ہی میری بیٹی ت نا
اللہ کے حوالے دیکھا بیٹیاں ای پیاری ہوتی ہے
ہاں اور کیا
ہمارا ازن بات کرتے ٹائم نا حس خس کے ن ڈسٹرب کرنے آتا ہے ما کون ہے مما معاش کے
مجھے دن میں چا چو ب ہوول رہا تھا بول رہا تھا میں نے اس کی بات سنی ان دونوں کی
مطلب کیسے وہ بھی کر رہا ہے
ارے نہیں اس کا بیٹا ہے نا
اچھا ہاں ہاں ہاں
بولا میں نے ان دونوں کی بات سنی تو وہ بول رہے تھے کچھ مطلب یہ چھوٹے ماموں کی طرح گیا ہے
ہاں ہاں اور کیا ایک چھوٹے ماموں پہ گیا ہے ہوں اس کی طرح کھاتا ہے پیتا ہے جیسے نا اس کا مزاج ہے نا خ سیم ویسے ہی کرتا ہے ہاد جے ہونے چاہیے
اور کیا؟
یہ فروٹس اگر کھائے گا بھی نا تو اس کے پاس ف یہ ٹوتھ پک ہونی چاہیے ہاں بار بار دل نہیں چاہیے
ہاں ہاں
الگ کھیلتا ہے بیچ اس بیچ میں یہ
سوچ رہی تھی نا ایک چیز
ہ
گھر میں نا یہ پردے لگانے سے اچھا جیسے ڈیکوریٹ جیسا ہوتا ہے
ہاں اور کیا اس سے تو اچھا لگتا ہے دیکھو پہلے تم نے ایک بات اچھی بولی پردے پردہ ہے نا پہلے دیکو برڈ ہی کتنا خوبص سورت ہے
اور کیا بہت زبردست
مطلب اس سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے آپ نےبھی پدہ لگانے سے گھر ملب ڈیکیٹ لگ ہے نا تو سوچو پر دیکھی کتنی اہمیت ہے
بہت زیادہ
یہی سوچ جوو آپ کہ پردہ ہے کیا پردہ کتنی خوبصورت ہے اپنے آپ میں یہ ہمیں سوچنا ہے اس سے نا بہت مزہ آتا ہے مطلب پرد پرد ہے اسے اور کوئی نام بھی نہیں دے سکتی
نہیں جب گھر جب گھر اتنا خوب سورت لگتا ہے پردے اس سے تو اگر اپنے آپ کو انسان پردہ
تو وہ کتنا خوبصورت لگے گا
وہ کتنا خوبصورت لگے گا ہے نا
اور کیا چلو آپ کا پاپا آیا
نہیں ابھی نہیں آیا
چلو ٹھیک ہے چلو بعد میں ملتے ہیں اللہ حافظ